وعلیکم السلام اور بتائیے سب کیسے ہیں
بس سب کھیریت ہے آپ بتائیے
سب کھیریت
ہاں بیٹھی تھی سوچا آپ سے کچھ گفتگو کر لوں
جی جی جی اچھا کیا آپ نے بات میں بھی فارغ ہی بیٹھی تھی
ہاں جی ہاں جی اور بتائیے بچے وغیرہ سب ٹھیک ہے شوہر
جی جی بس بیٹھے تھے گلی میں کھڑے تھے ہم گلی میں دیکھ رہے تھے کچھ آج کل دیکھ لو کتنا مطلب ہو ہو گیا چیزیں
تھی نہ آج مطلب وہی میں بھی ا سوچ رہی تھی کہ سفر کی جو ذریعہ ہیں اس میں ہمیں آج کل کتنا پبلک اور پرائیویٹ ٹرانس پورٹ نے ہمیں کتنا اہم کردار بنا دیا نہ ہماری زندگی کے لئے
جی جی بالکل بالکل بہت زیادہ مطلب بہت کافی زیادہ مطلب رش ہوا پڑا آج کل تو
فائدی وہی وہی ہے پبلک میرے حساب سے نہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے کیفائدی ذریعہ ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے
بس ہے ٹرین ہے ہے نہ یہ دوسری بس سافر جو گاڑیاں ہیں جی جی جی
ہاں ہر جگہ ہم اپنی ٹرانسپورٹ لے کے تو جا نہیں سکتے ہے نہ تو اس کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ میرے حساب سے تو وہ بہت ہی بڑھیا ہے نہ
جی جی پبلک ٹرانسپورٹ کا دیکھو ایک تو فائدہ ہے جو پبلک ٹرانسپ فوٹا ہے اس کا دیکھو ایک تو کم خرچیلہ ذریعہ ہے یہ تو جی ہے نہ اور جو لوگ اس اسکول کالج یا دفتر جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا انتخاب
وہی ہے بالکل بس ہو گئی ٹرین اور میٹ تو جیسی سواریاں عام لاگوں کو بہتر سلو دیتی ہے ہے نا یہ لوگوں کو ایک بہت ترین سلوت دیتی ہے اس سے کیا ہو تا ہے ہمارا خرچ کم ہوتا ہے اور ٹریفک وے آلودگی جو بھی کم کرنے کو ہم مدد کرتے تی ہے اور وہیں اگر آپ لے لو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ
پبلک ٹرانسپورٹ سے دے کو جی اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ پر جاتے ہیں تو دیکھو ا سڑکوں پر گاڑیوں کی جو تعداد ہوگی وہ بھی کم ہوگی
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اں ومت کی بچت ہوگی ماحول بھی صاف رہے گا
وہی وہی ہے نہ ایسے ہر سفر میں ہمیں وقت ہوگا خرچوں حفاظت کا خیال رکھنا ہوگا
آلودودگی بھی کم ہوگی پھر آلودودگی بھی کم ہوگئی ان سب چیزوں سے
بالکل بالکل اور یہ ہماری ایک سلیحت ہی ہے ہمیں ایک سولت ہی پرووائڈ کر رہی ہے یہ ٹرانسپورٹ ہے نا جسے ہمارا حفاظت کر رہی ہے یہ ہمارا وقت بھی ہمارا بچا رہی ہے
جی جی جی
ہے نا اور آج کل تو آپ کو پتا ہے سارے ہائی وے بنے ہیں سارے راستے نا ٹرانسپورٹیشن کے لیے پبلک ٹرانسپٹ ٹ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہو گئے ہیں
جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہم دیکھیے پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک فائدہ ہو رہے اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بس یا ٹرین میں جاتے ہیں یا میٹرو میں جاتے ہیں ہمیں الگ الگ طرح کے لوگ ملتے ہیں ہے نا طبقات کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں سما سماجی جی جی جی جی بالکل بالکل جی جی
اور میرے کو تو سب سے یہ ہے کہ اس ٹرانس روٹیشن کی وجہ سے ہماری جو آلودگی ہے اس میں ہمیں زیادہ فائدے مند ہے نا کیونکہ جتنی ہماری اس میں آلودگی کم ہوگی تو اس سے ہی ہمیں ہوگا فائدے مند رہے گا ہمارے لیے
جی جی جی اچھا دیکھ لو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے جو جیسے سے موٹر سائیکل ہو گئی اس کو اسکٹر ہو گئی اس کا فائدہ بھی تو یہی ہے نا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سک تے ہمارا ومت خراب نہیں ہوتا ہے نا اس میں جی جی جی آرام اور سیلری زیادہ ہوتی ہے بلکہ
ہاں جی صحیح فرما رہی ہیں آپ اور وہی ہے کہ ہمیں اس کی نا خدمت بھی رکھنی چاہیے اگرم ان کی ٹرانس فوٹیشن کی خدمت نہیں کریں گے تو ہماری
جی جی جی جی
ضرورت کو کیسے پورا کر سکتے تے ہم
جی دیکھیے پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ ہے اگر ہم اپنی کار بس یا بائک کچھ بھی لے کر جاتے ہیں تو اسکیم دیکو ک پٹرول ہے جو پر پٹرول مرمت اس کا بھی تو دیکھ بال ہمیں کافی کرنی پڑتی ہے نا کافی خرچ آتا
ہاں بالکل بالکل بالکل
اگر ہم اگر ہم الگ الگ گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو ٹرافک بھی الگ سے بڑھ جاتا ہے جس سے دیکھو ٹرافک ہوگا تو آلودگی بھی بڑھے گی پھر
ہاں وہی ہے جو پبلک اور بس وہی ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹرافک کم ہوتا ہے اور ماحول کی آلودگی میں بھی کمی آتی ہے اور پرائیویٹ انسان کو آزادی اور آرام کے ساتھ سفر کرنے کی سہولت دیتا ہے لیکن لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کار اور جو موٹر سائیکل ہیں ہمیں اپنی مرضی کے مطابل کسی بھی وقت سفر کر سکتے ہیں لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ہمیں جب بھی ہمیں ضرورت ہے ہمیں کہیں جانا ہے تو میں تو وہی پرریفر کروں گی نا
جی جی پبلک ٹرانسپورٹ میں فائدہ تو ہے ہی ہے دیکھو کو ایک تو ہمیں الگ الگ لوگوں سے پہچان ہوتے ہیں ہمارے
ہاں بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور وہی ہے نا
ٹریفک بھی کم ہوگا آلوودگی بھی کم ہو گئی
ذریعہ ایک سفر چننا چاہیے جو کفایتی محسوس اور ماحول کے لیے بہتر ہو میرا ماننا یہ ہے
جی جی جی
وہی ہے نا آج کل تو لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ بہترین طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ان کا زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے لیے ہی بہت ہی فائدہ مند ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے صحی فرما رہے ہیں آپ بچت ہوتی ہے دیکھیے پبلک میں جاؤ گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا
اگر آپ اپنی لے کے جا رہے ہو ہمیں پھر سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور اسکن رمبر دیکھنی پڑتا ہے تی ہے پیٹرول سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے
ہاں وہی ہے نا ہمیں اپنے سفر کے دوران ہمیں ٹریافک کا اس کا گوانین کی پابندی کرنی چاہیے نا جس سے ہمارا سفر جو ہے وہ اچھا بنے
جی بالکل
پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال ماحول کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ
ہاں آپ کیا اختیار آپ پبلک ٹرانسپورٹ اختیار کریں گے یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ
میں تو لوکل ہی ہے سب کچھ میں تو اپنے اپنے بھی جاتی ہ چاہ بھی جاتی ہوں
ہاں صحیح ہے پھر آپ کو بھی پابندی لگانی چاہیے
گل سہ ہی فرما رہے ہیں آپ پھر مجھے پیدل چلنا چاہیے
نہیں نہیں وہ س یہ ہانی کارک ہو جائے گا نا
پیدل جائیں گے صحت کے لیے بھی اچھا ہے
ہاں ہ بالکل وہ تو صحیح ہے یہ ہماری انتظام کے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ ہمیں جب ہم کہیں دور
مطلب میرے والد کا گھر ہے جو میرے میرے بالکل شوہر کے گھر کے پاس ہی گھر ہے
ہوں
تو مجھے اتنا نچانا نہیں پڑتا ہے بس مجھے ہوتا ہے کہ اپنی اسکوٹے اٹھاتی ہوں اور چلے جاتی ہوں
ا وہ بھی ہے میرا تو گھر دور ہے مجھے تو پھر بس ٹرین میں ہی سفر کرنا پڑتا ہے
تبھی آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہو نا
ج ہاں بالکل بالکل کیونکہ وہی ہے نا سفر میں تیجاب سفر اور م کو راہٹ آسان کی اصلی پہچان ہوتی ہے انسان کہ وہی اصلی پہچان ہے ہمیں ایسا ذریعہ جی جی جی وہی ہے نا جب سفر آسان ہوتا ہے تو زندگی بھی آسان لگتی ہے
جی جی بالکل
ہاں
چلیے اور بتائیے
بس یار میں یہی سوچ رہی تھی کہ نہ لوگ کم سے کم یوز کریں تاکہ ہمارا جو گل ہے وہ اچا اچھا بنے ہے نا
جی جی جی چلو اللہ تعالی نے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے لیے وقت وقت کی قدر کرنے کے لیے آپ
ہاں وہی وہی وہی آپ وہی آ وہی ہے ذریعہ سفر تو بنا دیا ہمارے لیے لیکن لوگ جو ہے اس کا صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے ہیں اب جو مسافر ہیں ٹھیک ہے مسافر جو آتے ہیں باہر سے وہ یوز تو کر رہے ہیں لیکن وہ وہی گند ڈال رہے ہیں کوئی پیکٹ کھاتا ہے ادھر ہی پھینک دیتا ہے تو وہ سب چیزیں دیکھ کے نا مجھے بڑا غصہ آتا ہے میں ایک دو باری میری کسی مسافر کے ساتھ بحث بھی ہو گئی کہ آپ کو دیکھ تا نہیں ہے ڈسٹ بین میں پینکو نیچے اتر کے کہیں جہاں پہ ڈسٹ لگے ہے وہاں پھینکو آپ
جی میں نے یہی سوچتی تھی کہ اس بارے میں نا اس بارے میں ہمیں کہیں بیٹھ کے نا تو سبھی لوگوں کے ساتھ مشورہ لینا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے سبھی کے ساتھ کہ ہاں اگر ہم اپنے آس پاس صاف صفائی رکھیں گے تو ہم آلودگی سے بچیں گے نا پھر
بالکل بالکل یار وہی ہے نا اب جیسے آج کے ٹائم کی رفتار چل رہی ہے تو اسی کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے لیکن ہمیں اس کو گند تھوڑے ڈالنا چاہیے مسافروں کو سمجھ نہیں آتا ہے سوچتے ہیں ہم آ رہے ہیں یہ گند ڈال دیں گے یہ وہ ہے پر سکون ہے ہی نہیں ان کو مجھے بالکل غصہ کرتے ایسے ایسے مسافروں کو میں بولتی ہوں کہ پابندی لگنی چاہیے ان پہ ان کی یاتر آسان نہیں کرنی چاہیے ان کو پوری ریسٹرکشن ہے ان کے پیسے کٹنے چے چاہیے ان کی ٹکٹیں زیادہ ہونی چاہیے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہو چلیے ہم کبھی ایک دفعہ اکٹھے ہوں گے جی جی جی ہاں میں نہ ہی کر اکٹھے ہو کر بات کرنی چاہیے
ہاں وہی کریں گے تو یہ ہمارے لیے بے فریتی نہ ایک ہمیں اس کی وجہ سے ہی ہمیں ایک مفید ہو سکتا ہے نہیں تو انشاء اللہ دے دیا ہے خدا نے تو ہمیں لیکن انسانوں کو اس کی ضرورت کا پتا ہی نہیں ہے
جی جی جی دیکھیے اگر ہم سیر کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تب تب بھی دیکھو لوگوں نے اتنا گندا مطلب ڈالا ہوا ہے اتنا گند تالاب ہے اور جو جو جو بلکہ سب سے زیادہ ہماری صحت کے لیے خراب ہے ہانیکارک
خراب ہے بہت ہانیکارک ہے چلیے کوئی نہیں
چلو ہم نا ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ اکٹھے ہو سارے تو پھر بات کریں گے ہم
ہاں ہوں گے کسی دن اکٹھے
جی جی شکریہ آپ کا بہت بہت بات کرنے کے لیے مشورہ دینے کے لیے ٹھیک ہے خدا حافظ
اوکے جی خدا حافظ